ہیلو
السلام علیکم بھائی جان
جی وعلیکم السلام
اور جناب فرمائیے
جی بالکل سب خریت ہیں سب بڑھیا ہے آپ بتائیں آپ کیسے ہیں
سب کیریئر سے جناب سب کیریئر اور جناب فرمائے کھانا وانا اب جار
جی بالکل
جی جی سب خیریت ہیں اور کھانا ونا بھی ہو گیا ہے اور ہاں ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ آپ سے ایک بات کی کافی سمے ہو گیا آپ سے بات کر لی جائے تو جب تک کہ آپ
جی جناب جی جی جناب شکریہ شکریہ ہمارے بارے میں اتنا سوچنے کے لیے ارے آج کل ٹائم کہاں ملتا ہے جناب کسی کو کسی سے بات کرنے کے لیے
جی جی بالکل وہ بات تو ہے نا لوگوں کو لوگ نا اپنے کاموں میں اتنے جو ہے مصروف ہو گئے ہیں ہو جاتے ہیں کہ ان کو اتنا سمے نہیں ملتا ہے کہ وہ کسی سے بات چیت کر سکیں کیونکہ آج کل لوگ اتنے کاموں کو لے کر اپنے کاموں کو لے کر بہت زیادہ جو ہے مصروف ہوتے ہیں
جی جناب جی تو جناب آج ہم ایک سب سے بڑا جو تیوہار جو اپنے اپنے یہاں کا ہے اس پر بات فرمائ جناب
جی بالکل آپ مجھے ایسا لگتا ہے آپ جو اپنے جو چناؤ کے بارے میں بات کر رہے ہیں
جی جناب جی یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے جناب
کیونکہ دیکھیے ہمارا جو سب سے بڑا تیوہار ہے تو ہمارا سب سے بڑا تیوہار تو وہی وہی ہے
جی جناب جی جناب
ہاں
ایک چناب جی جی مطلب چناب جو ہے وہ ہر ملک کے لوک تنتر کی جو بنیاد مانی جاتی ہے جناب یعنی اکثر ہم سن ہیں کہ چناب لوکتنتر کا سب سے بڑا تیوہار ہے لیکن ایسا کیوں کہا جاتا ہے جناب اس کے بارے میں آپ کچھ فرما سکتے ہیں
جی بالکل کیونکہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ چناؤ جو ہوتے ہیں نا تو چناؤ کے ذریعے نا ہماری جو عوام ہے یا ہماری جنتا ہے وہ اپنے نمائندوں کو چنتی ہے جو آگے چل کر کے اور ملک اور سماج کے لیے جو فیصلہ لے لیتے ہیں یعنی ایسے ہمارے جو لوگ ہیں یعنی ہم لوگ کیا ہم ہی لوگ ایسے بند لوگوں کو کو اپنے لیے چنتے ہیں جو آگے چل کر کے نا ہمارے فیصلے لیتے ہیں اور ہمارے جو مستقبل بھویشیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کو چنا جاتا ہے اس لیے جو چنا جو چناؤ ہے نا وہ سب سے بڑا تیوہار یعنی وہ مانا جاتا ہے
جی جناب جی جی تو جناب مجھے آپ ایک بات فرمائیے یہ چناب ہم کرواتے ہیں تو یہ تو کروا دے کیوں پھر اس کا جو اسلئے مطلب ہے وہ کیا مطلب ہے اس کا کہ چناؤ ہم اس لیے کرواتے ہیں کیوں کرواتے ہیں
دیکھیے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے بھائی جان چناؤ ہے نا چناؤ تو چناؤ جو ہے وہ ایک ایسا کاریہ ہے ایسی پرکریہ ہے جس میں لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے نا اپنے پسندیدہ امیدوار یا پارٹی کا جو ہے چناؤ کرتے ہیں یعنی جنتا خود کرتی ہے کہ اس کا جو ہے پرتندتو کون کرے گا یہ لوک تنٹرا کی جو ہے نا سب سے اور اس میں لوگ یہ چنتے ہیں جیسے کسی ویکتی کو اس میں ایک ویکتی کو نا چنا جاتا ہے تو وہی اگلے کچھ سالوں تک ہمارے اوپر جو ہے نا ہمارے کام ہمارے بوشیہ اور ہمارے جو بھی آوشکتا ہیں ان کے جی ان کا جو ہے نا جی بالکل ہمارا جو ہے وہ وہی ویکتی جو ہمارا پرتندتو کرتا ہے اس اس کارن نا یہ سب سے جو ہے جو اہم مانا جاتا ہے
جی جناب جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے جناب تو جناب چناب کے ذریعے ہر ناگرک کو اپن جی جی فرمائیے فرمائیے
جی میں جیسے یہی پوچھ رہا تھا کہ جیسے ا جو چناؤ ہے نا تو لوگ اس میں نا اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جو ہے لڑ بھی جاتے ہیں اور جو نا پارٹیاں بن جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چناؤوں میں جی اور لوگ اتنے جو ہے نا جو بے کاابو ہو جاتے ہیں آتل ہو جاتے ہیں کہ وہ اس وقت نا کسی کو نہیں دیکھتے صرف ان کو اپنا جو ہے پرتیندھی دکھائی دیتا ہے صرف چناؤ کا ہی ماحول دکھائی دیتا ہے باقی کچھ دکھ نہیں دیتا تو اس کے فائدے کیا ہیں کچھ اس کے فائدے آپ بتائؤیں گے
جی جناب جی جی تو جناب ایک تو اس کے ذریعے جو ہے ناگرک کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا جوط ملتا ہے مطلب جو بھی اپنا جو نیتا ہے جو پرتند جس جنتا کا کر رہا ہے وہ ایک تو اس پرتیندھی سے سب کچھ بیورا مانگ سکتی ہے سب کچھ حساب مانگ سکتی ہے اور اپنی رائے اس کو دے سکتی ہے اور د جو پرتیندھی چاہے پ چاہے گا کیا جنتا اپنی رانیتی پرتندھی کو اور اس اپنا ووٹ ایک امولیہ ووٹ مطلب ایک عام آدمی ہو چاہے کوئی بزنس مین ہو سبھی کے ووٹ کی قیمت ایک ہی ہوتی ہے امولیہ ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو جو لوکتنتر ہے اس اس میں ہر ووٹ کی جو قیمت ہے وہ برابر ہے برابر اہمیت ہے سب کی کیا کوئی غریب انسان ہو چاہے وہ امیر انسان ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک ووٹ سے پار جو ہے سیٹیں چلی جاتی ہیں باجی ہار جاتے ہیں نیتا
جی بالکل اور جو ہے نا جیسے چناؤ ہوتا ہے شانتی پورن ستا پرریورتن کا بھی کے لیے بھی ضروری ہوتے یعنی جیسے ستا بدلنے کے لیے لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے چناؤ ایک ایسی پرکریا ہے جس سے آسانی سے نا لوگوں کی جو ہے سب کو بدلا جا سکتا ہے اور دوسے ویکتی کو نا اس کا جو ہے مالک بنایا جا سکتا ہے یا کاریہ کررتا بنایا جا سکتا ہے اور دیکھیے چناؤوں سے کیا ہوتا ہے نا لوکتنتر کی مجبوتی بنتی ہے ہمارا لوکتنر جو ہے نا مضبوط بنتا ہے کیونک چناؤ سے لوکتنتر مضبوت ہونے کا سب سے بڑا کارن ہے کہ نیمت چناؤ لوکتنتر کی جو ہے نا بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں
جی جی جی جناب یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا جناب کہ ہاں لوکتنتر کی مضبوط تو بنیاد پرق کرتے ہیں دیکھیے جناب کئی بار کیا ہوتی ہیں کہ چناؤ کے دوران کئی باری بہت ساری سسیا دیکھنے کو مل جاتی کہ کئی کہیں لڑائی دنگے ہو گئے کہیں کچھ ہو گیا تو اس کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں گے جیسے کوئی سجاؤ آپ دینا چاہیں
ہاں جی بالکل کیوںکہ دے گی ہے میں بتاؤں ایسا ہوتا ہے بھائی جان کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جھونٹی خبریں پھیلا دیتے ہیں اور نفرت اور آپسی جو ہے تکرار بڑھانا چاہتے ہیں پیسے اور طاقت کا جو ہے غلط استعمال کرتے ہیں اور لوگ جاتی دھرم یا چھیر کے آدار پر لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو ان سبھی باتوں کو نہیں کرنا چاہیے ان کمی کاموں کو نہیں کرنا چاہیے اس سے کیا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں نا آپس میں جو ہے تکرار بڑھ جاتی ہے اور ا لڑائی ہونے کے جو ہے خطرے بڑھ جاتی ہیں اور چناؤ جو ہے نا جو ایک دم شانت ماحول میں نہیں ہو پاتا ہے اس سے کچھ بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں اور سرک کو بھی جو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیے ایک بات بتائیے کہ چناؤ جو ہے ناھ ایک دم سوستھ ماحول میں ہونا چاہیے تو اس کے لیے ایک جاگ جاگروک متدات کی پہچان بتائیے
جی جناب جی جی ایک جاگرک مت داتا جو ہونے کے ناطے ایک تو جو بھی کوئی مدد ہے اس سے صحی جانکاری حاصل کرنی چاہیے کہ کس کہاں ووٹ ڈالیں اور کون سا اپنا پرتندھی اچھا ہے اور جسے افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے جیسے بول دیتے ہیں نا کہ وہ جیت رہا ہے وہ ہر رہا ہے اس کو ووٹ دیں اس کو ووٹ دیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور اپنا ووٹ جو ہمیشہ
اور لوکتاانترک مولیہوں کا سمان بھی کرنا چاہیے
جی بالکل بالکل
دیکھا ہوگا کہ لوگ بولتے ہیں کہ ایک ووٹ سے کیا ہی فرق پڑ جائے گا تو جناب میں نے دیکھا ہے کہ کئی بار بہت کم انتر سے بھی چناب کے نتیجے بدلے ہیں جناب
جی بالکل آپ بالکل صحی درست فرم رہے ہو کی جیسے میں آپ کو بتاؤں نا کہ اتہاس گواہ ہے کہ ا ایک ایک چناؤ سے نا وہ ایک ایک ووٹ سے لوگ چناؤ جیتے چاہتے ہیں یعنی ہر ووٹ کی نا اپنی اہمیت ہوتی ہے یہ بات لوگوں کی جو ہے نا غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایک جیسے مان لیجے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے ایک ایک بندہ ووٹ نہیں دے گا تو کیا ہو جائے گا تو ایک گوت کی قیمت نا بہت ہوتی ہے اور ایک جاگروک اور ذمہ دار ناگرک بن کر ہی نا ہم ایک بہتر سمج اور مضبوط جو ہے نا اپنے ملک کی تعمیر کر سکتے ہیں
جی جناب جی جی یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا جناب تو جناب جیسے مضبوط لوک تنر کی پہچان ہوئی تو ایک جاگروک متداد سے ہوتی ہے جناب
ہاں جی ہاں جی بالکل کیونکہ جی اگر لوکتنتر کو مجبوط بنانا ہے تو اس کے جو متد ان کو ہمیں جاگروک کرنا ہوگا ان کو چناؤ کے بارے میں بتانا ہوگا اور ان کو ان کے جو ہے نا ووٹ کی جو ہے طاقت کے بارے میں بتانا ہوگا کہ آپ کے ووٹ میں کتنی طاقت ہے آپ اس سے جو نا کیا کیا کر سکتے ہو تو ان سبھی باتوں کی ان کو جانکاری ہم کو نا سٹیک دینی ہوگی تاکہ ان کو اپنے ووٹ کی اہمیت پت چل سکے اور اپنے حق جو ہے ان کو ماف آم ہو سے
جی جناب جی جیسے ایک اور بات جو دینا جیسے آپ کا ووٹ آپ کی آواز ہے اس کا مطلب جناب جیسے ہم کسی بھی اپنے پرتیندھی کو ووٹ دے سکتے ہیں اور اس پرتندھی سے ہم کوئی بھی کار جیسے کوئی بھی ک کروا سکتے ہیں یا اس کاریہ کے لیے بول سکتے ہیں ج سے اپنا جو پرتندھی ہے وہ ان سب باتوں کو آگے چل کر ہمارے لیے آنٹت کروائے جناب تو میں تو جنا بس یہی بولنا چاہوں گا کہ اپنا ووٹ جو ہمیشہ سوچ سمجھ کر یہ اپنے پرتند کے دیں د وہ قابل ہے تو توٹ دیں ورنہ جو اس سے کم قابل ہے اس کو دے د ہیں تو جناب آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا کبھی ملاقات کریں گے بوشیہ میں تو آج کے لیے اتنا ہی شکریہ اللہ حافظ
جی اللہ حافظ